ہلو
آداب
جی السلام علیکم
آداب آداب اور سب خرت
جی سب خیریت ہے ماشاء اللہ آپ بتائیے آپ کی سب خیریت ہے
ہاں سب خہریتے ہیں
ہاں چ اللہ بت بت ہی بڑا دحانا ہے کش مزاج ہو رہا ہے اور ہو رہا ہےٹنڈا ہو گیا پہلے گرمی کافی پڑ رہی تھی گ ایک د سے بارش وغیرہ ہو رہی ان شاء اللہ بہت بہترین موسم بن رہ ہے بس یہد
اور فرمائیے
جی بس بیٹھے تھے دو بار دیکھ رہے تھے کہ بچوں کے پ وغیرہ پہلے کی س اب اپنے زمانے میں
جی جی آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے آپ کی
جی اب آ رہی ہے آپ کو
ہاں اب آرہی ہے
جی جی تو میں کہہ رہا تھا کہ پہلے کے زمانے میں اپنے ٹائم پہ اپن کھوکھو وغیرہ کافی سارے گیم کھیلا کرتے تھے اس سے ہماری سےح تندرست وغیرہ رہتی تھی لیکن اب دیکھو ایک بچہ ادھر کون ایک ایک بچہ ادھر کے
بس پت ہی نہیں چلتے گھر میں دس بچے ہیں دسوں کے پاس فون ہوئےا پتا ہی نہیں چلتا وہ گھر میں ہے بھی یا نہیں ہے
بے شک وہ چپ چاپ اپنے فون میں مصروف رہتے ہیں لگے رہتے ہیں بس ان کو ان سے مطلب ہے اور کسی سے کوئی مطلب
اور پہلے دو بچے ہوتے تھے وہ بھی اتنا ہلہ گلہ کرتے تھے گھر میں پورا گھر اٹھا دیا کرتے تھے
ہاں بیشک اب تو اب تو اب کے بچوں کو تو مصروفیت اتنی ہے بیچاروں کو کہ فون سے نکلنا ہی مشغول ہو گیا ان کے بہت مشقت لگ بے شک بےشک بہت ایسا لگتا ہے کہ ہم بہت مشقت کا کام کر رہے ہیں ہم
ہاں ہاں ہاں
اور وقت اتنا ضائع کر رہے ہیں کی صحت بھی خراب کر رہے ہیں
وقت کے ساتھ ساتھ اپنا ٹائم بھی خراب کر رہے ہیں ویسٹ کر رہے ہیں اپنے
بیشک بیشک بیشک ایک تو صحت بھی اپنی خراب ہو رہی ہے اور وقت ضائع ہو رہا ہے اور فضول خرچے بھی پھر کافی ہوتے ہیں کیونکہ دیکو صحت خراب ہوئے گی تو جی اپن کو ڈاکٹر کے پاس
اثر پڑتا ہے آنکھوں پہ اثر پڑتا ہے مائنڈ پہ اثر پڑتا ہے
بے شک بے شک پھر ماشاء اللہ پھر آنکھوں کی روشنی چلی جاتی اور دلچسپی ا وغیرہ لگوانا پڑتا ہے تو اس میں بھی کافی اپنا فزول ف ہوتا ہے پ وغیرہ برباد ہوتا ہے اور اس چیزوں کو بچے سمجھ نہیں پاتے
شز خرچ تو کوئی بات نہیں ہے لیکن بچوں کی آنکھ آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں وہ تو بہت ہی زیادہ اندھیرے میں کہیں نہیں جا سکتے کچھ نہیں کر سکتے
بب بب انشاء اللہ ان چیزوں سے بچے اور ان چیزوں سے تھوڑا دور رہے کیونک دھو ت دنیا بھی دنیا بھی مشروف ہے اب اس میں اگر آپ خود مشروف ہیں گے تو اس سب اپنے ا بھی ڈ کرتا ہے ہم کس راہ پہ جانا چاہتے ہیں اچھائی پہ یا برائی یہ تو اپنا منڈ ہے منڈ سیٹ کر جیسے ہ چز کے جو آپشن ہوتے ہیں یارس تو ہمارےوپ اپنے شہر میں جو بات کرائیں گے توب کریں گے اننشاء اللہ
اور سب خریت امی امی بجی
جی ماشاء اللہ سب گھر پہ ٹھیک ہے ہمارے آپ کے بھی انشاء اللہ
ہاں ہماری سب خیریت ہے عنایت ہے بس اللہ کی عنایت ہے
ٹھ س ہے
اور تشریف رکھیے
چ آے تصلیف لائ میں بےشک بے شک انشاء اللہ ضرور کبھی تصویر لائی
اور
جی بس تو وہی کہہ رہا تھا کہ دیکھو آج کل کا دور ایسا ہے تو اس میں ہمیں اپنی صحت پہ زیادہ خیال رکھنا چاہیے تھوڑا غور و فکر کرنا چاہیے ذکر کرنا چاہیے کہ وہ ہمیں کیسے بچا جا سکتا ہے ان سب چیزوں سے
کچھ تو موسم موسم بھی کچھ پتا ہی نہیں چلتا کب گرمی ہو جاتی ہے کب موسم چینج ہو جاتا
بیش ابھی کا یہی مزاج چل رہ ہے ن کہ کب کبھی کبھی ہاں بے شک بے شک بے شک الحمد للہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے کبھی بھی کبھی گرمی پر زیادہ یہ پھر بارش ہوئے گی تو وپ سر دیا جاتی ہے اب دیکھو اپن کو تو اس سے فائدہ ہے ٹھیک ہے لیکن کئی لوگوں کو بچاروں کو اس سے نقصان بھی ہوتا ہے نفع بھی ہوتا ہے وہ بچارے دن بھر مزدوری کر کے کام کرتے ہیں
فصل کا دیکھو فصل کتنی مہنگی ہو جاتی ہے پھر فصلوں کو کو نقصان ہوتا ہے تو فصل اپنے آپ مہنگی ہوئے گی
بے شک ا اس کو ایک غریب آدمی جو روز کمانے والا ہے بچارہ جو اپنی روزی رو ج بہت والام تو وہ کہاں سے چلا پائے گا پھر وہ
سحی بات ہے سحی بات ہے ہوں
اب مہنگائی کا اتنا بڑھ گیا ہے کہ سرکار کچھ کر بھی نہیں رہی بس اپنے اپنے کام گ نکلوانے میں لگی لگی ہوئی ہے
سب اپنے اپنے کام میں بزی ہے
بے شک بے شک وہ اپنے کسی غریب کا کام کروانا ہی نہیں چاہتی بس اس کو ان کو اپنے آپ سے مطلب ہھ انشاء اللہ کبھی بور و فکر کرنی چاہیے توک ہے تو دنیا
دنیا تو اتنی مطلبی ہو گئی ہے ایک دوسرے کو کھانے کے چکر میں اب تو کسی کو کسی کی فرق کسی کو کسی کی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی کچھ بھی کرے کچھ بھی نہیں کرے
بے شک اپنا کام ہونا چاہیے بس پھر دوسرے کا ہو یا نہ ہو س وہ فرق نہیں پڑتا ان شاء اللہ
مت اب اس سے تو بہتر ہے نا کہ انسان کو اپنے بارے میں بھی سوچے انشاء اللہ اور سامنے والے کو بھی اچھی تربیت دے کیونکہ اچھی تربیت ہی بعد میں جا کے بتاتی ہے کہ یہ اچھے خاندان سے تعلق رکھ تا ہے یا پھر یہ اچھے گھر سے تعلق رکھتا ہے اس کی اسٹڈی اچ اچ اس کو جو پڑھایا گیا ہے وہ اچھے تعلقات سے پڑھایا گیا ہے تو ان شاء اللہ اچھا ایک ریسپانس جا سامنے والے کو
بس اب تو بس یہی ہے بچوں کو اچھا اچھی شکشا دو بچوں کو باہر مت جانے دو بچوں کو گھر میں ہی رکھو بس ایک بس فون میں تو لگ رہے ہیں بچوں کو فون میں لگنے تو اب تو باہر کا تو بہت ہی ماحول خراب ہے لڑکی لڑکی ہو یا لڑکا ہو سب کے لیے خراب ہے
جی جی جی بے شک ابھی
ڈال دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ مار دیتے ہیں آج کل کوئی رشتے میں بھی کچھ وہ نہیں ہے
پیشن نظام اور تربیت ایسی ہو گئی ن کہ سامنے والے کو فرق ہی نہیں پڑتا بس اس کو پیسو پیسہ ہی امپورٹینٹ ہے اس کے لیے اور کچھ نہیں نہ جان امپورٹینٹ ہے نہ کسی کی مال امپورٹینٹ ہے سب بس پیسہ ہے
ہاں ابھی آگے دیکھ آگے اورس کیسا ماحول ہوتا ہے کیسا کیا ہوتا ہے اللہ بس سب ٹھیک کرے
بے شک اللہ اسلام چلانے والا ہے اللہ ضرور م ف سک سب کو ٹھیک رکھے کہ جام اچھا چلے بے شر بے شرےر ان شاء اللہ تربیت اچھی ہوگی ب شر ماشاء اللہ انشاءاللہ اگر ہم تربیت سب کی اچھی کرے گی تو ہمارے ساتھ بھی اچھا ہوگا
ہاں ہم اچھا کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی اچھا ہوئے گا
بے شک بے شک یہ تو سب کہنا ہے سب کا ج اگر آپ اچھا کرو گے تو آپ کے ساتھ ان شاء اللہ کہیں نہ کہیں ضرور اچھا ہوگا آپ کسی کا برا نہیں چاہے آپ کے ساتھ کسی نے کتنا ہی برا کیا پر انشاء اللہ آپ ضرور اچھا کریں لہ آپ کے ساتھ کبھی برا نہیں ہوگا
جب انسان اپنی پسند کا کوئی کام کرتا ت
جی جی بے شک
تار و تازہ ہو جاتا ہے
بے شب بے شب بے شب وہ اس کے ذہن تازہ اسی لیے ہوگا نا کو خوشی ملتی ہے اندر سے کہ بھائی میں نے اپنی پسند کا کام کیا میں نے کسی کو خوش کیا یا میرے کچھ کام کرنے سے کسی کا بھلا ہوا
ہاں خالی وقت میں بےحد خوبصورت ہو بھا دوڑ میں زندگی جی رہے ہیں سب لوگ بس بھاگ دوڑ بھاگ دوڑ
بے شک اب اس میں جو اچھا کام کرتا ہے جو اچھا مذہب چلاتا ہے ان شاء اللہ اس کو بےحد خوشی ہوتی ہے اندر جیسے کہ بھائی میں نے بہت اچھا کام کیا جی جی جی
سو میں سے ایک تو ہی ملیں گے جو کہ بہت اچھا ہوتا ہے انسان
بے شک بے شک اب آج کل سب ایسا ہی ہے کیا کر سکتے ہیں اس میں
ہاں سب اپنی اپنی زندگی میں بھی جی اپنی پلائی
بے شک جی جی ہاں تو اسی ماشاء اللہ
اور کھالا وغیرہ سب
جی جی الحمد للہ سب ٹھیک ہے سب بہتر ہیں اللہ کا کرم ہے آپ کی دعا ہے
بس سو اللہ کی عناایت ہے اور کچھ نہیں ہے
جی جی جی آپ بھی تھوڑا خاص خیال رکھیں آس پاس میں کوئی اچھی تربیت دیں اور یوگا یہ بچوں کو تھوڑا فون وغیرہ سے دور رکھنے کے لئے آپ بھی گائڈ کریں تو ان شاء اللہ وہ بھی یں گے اور آپ کو اچھا بھی سمجھیں گے اس معاملے میں
آپ بھی آپ بھی اپنا آپ بھی اپنے بچ بچوں کو اچھا سکھانا جو جو باہر کا چل رہا ہے ماحول اس سے دور رکھنا اپنے بچوں کو
ب شک بی شک شک شاملہ چلو اس پہ غور و فکر کرتے تو
ہ ہاں آپ بھی ابول کر آپ بھی قبول کرے ہم بھی کرتے ہیں
جی جی جی حمیین
ہم م
اللہ حافظ
اللہ حافظ خدا حافظ
خدا حافظ